ہ
ہ ہ
ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے
جی جی آ رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
بالکل خیریت سے ہے آپ فرمائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا
جی جی ہمارا ناشتہ ہو گیا ہم یوں یی بس بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی گفت گفتگو چل رہی تھی گھر میں پھر ہم نے سوچا چلیے آپ سے گفتگو کرتے ہیں تھوڑی آپ بتائیں آپ کا ناشہ تو ہو گیا
بالکل ہمارا ناشتہ ہے کہ ہم بھی فری ہی بیٹھے تھے ہیں تو سوچا چلو آپ آپ ہی سے بات کر لیا جائے آج تو ویسے بھی دیکھا جائے تو موسم کافی سہانا ہو رہا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ موسم تو کافی سہانا ہو رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں ہلکی سی بارش ہو رہی ہے موسم تو کافی سہانا ہے
ہمارے یہاں پہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ دو دن سے اسکول اور کالج بھی بند ہے اتنی بارش ہو رہی ہے الرٹ جار سرکار کی طرف سے چھٹی کا اعلان آیا تھا
ہمارے یہاں پہ بھی دو دن اس سے بہت بارش ہوئی ہے مطلب بالکل بند ہی نہیں ہوئی بارش اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی تو پھر دو دن سے کوئی گھر سے باہر ہی نہیں نکل پایا اچھے سے تو آج جا کر تھوڑی بارش کم ہے
بالکل اور فرمائیے کیسے یاد کیا آپ نے ان کو
ہم نے سوچا کہ آج کل موبائل فون کے استعمال کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں لوگ اتنے زیادہ موبائل فون استعمال کرنے لگے ہیں اسی کے بارے میں ہم نے سوچا چلی ہے آپ سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے
بالکل موبائل فون تو ایسا ہوگیا کہ ا اپنے زندگی کا سب سے اہم حصوں میں سے ایک موبائل فون بھی ہو گیا ہے ج موبائل فون نہیں رہتا تو سارے کام رک کے جاتے ہیں اور موبائل فون کا بھی کافی کافی صحیح استعمال بھی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بات چیت ہو جاتی ہے جہاں دور دور لوگ رہتے ودیشوں میں بھی وقت بات ہو جاتی ہے ویڈیو کالنگ سے بات ہو جاتی ہے تو کافی اچھا ہے فون کی وجہ سے کافی زندگی آسان ہو چکی ہے اب تو آن لائن کا زمانہ بھی ہے سب بیٹھے بیٹھے ہو ہی جاتا ہے گھر پر
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ موبائل فون ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ہم اتنی دور دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے پھر بھی یہ چیز ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے حال چال پوچھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جان سکتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کال کر کے مطلب بہت سارے فائدے ہیں موبائل فون کے
یوگ کرنے کا ہے اللہ کا اتنا اچھا دل ہے کہ فون وغیرہ سے چیز آسان ہو چکی ہے پہلے تو بینکوں وغیرہ کے لیے بھی کتنی لمبی لمبی لائن لگانے پڑتی تھی اب تو بینک وغیرہ کا کام بھی گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے ان کے ایپ وغیرہ بھی ہو چکے ان کے ایپ وغیرہ میں آرام سے ساری کامیں ہو جاتی ہے چیک بک وغیرہ کا بھی دیکھا جائے تو اتنا ل لائن وغیرہ لگانا پڑتا ہے تب آرام سے ساری زندگی ایکم اچھے سے ہو گئی ہے گھر بیٹھے بیٹھے کافی اچھے سے ہو جا رہی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب جتنے کام ہمیں باہر جانا پڑتا تھا جن کے لیے اتنی دوڑ بھاگ کرنی پڑتی تھی وہ ساری چیزیں ہماری گھر بیٹھے ہی ہو جاتی ہیں موبائل فون کے ذریعے اب ہمیں کچھ بنانا ہے اب ہمیں کچھ بنانا ہے کچھ چیزیں دیکھنی ہمیں کچھ چیزیں نہیں آتی ہم وہ موبائل فون کے ذریعے ترنت نکال کر دیکھ سکتے تے ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہو دنیا دھر کا دیکھا ہو تو کھانا کا مے ایک کھانا تو اس سے جب کرو تو پوری دنیا بھر کی کھانے کی بھول آ جاتے ودشیو کا کھانا بھی کافی ا اچھا رہتا تو یوٹیوب وغیرہ پر بھی اچھا ہوتے اٹیلین ہاں یہ میکسکو جیسے کافی کھانا بنانا آپ گھر بیٹھے ہی سیکھ سکتے ہو کسی چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس ہمیں اس چیز کی جانکاریاں نہیں ہے تو فون بیٹھے بیٹھے فون گھر پہ بیٹھے بیٹھے فون تو جانکاریاں بھی حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے تب باقی سب جانکاری لینے میں کافی تکلیفیں ہوتی تھے تبھی فون کا زمانہ ہے آن لائن کا زمانہ ہے گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے ہو جاتی کسی چیز کی جانکاری ابھی لینا بھی آج آج میں تو دیکھا جاتا ہے یوں کام ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے تو موسم کے موسم کا خبر بھی دیکھا جائے تو فون وغیرہ میں جاا آ جاتا ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ کس ایریا میں کتنی بارش ہونے والی ہے کتنے میں بجلی وغیرہ جانے کی بھی سمسیا ہوتی ہے تو وہ بھی فون میں بتا دیتے کہ اس ایریا میں بجلی جانے کی بھی سمباونا ہے کافی اچھا لگتا ہے کہ
مطلب ایسا ہے کہ ہمیں جو جانکاری چاہیے وہ ہمیں موبائل فون کے ذریعے گھر بیٹھے مل جاتے ہے اب بچوں کو پڑھائی کر ان کی پڑھائی کی بھی جانکاری پورے اسکول کی ساری چیزیں ان کی سب کچھ تو موبائل فون میں ہی آ جاتا ہے وہ لوگ ساری چیزیں موبائل فون سے ہی دیکھ کر کر لیتے ہیں
بالکل تعلیم وغیرہ کے لیے دیکھا جاتا فون کافی اچھا نکلا کر تھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیھکا جائے تو فون وغیرہ سے کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں ہم نے تو نیوز وغیرہ میں بھی دیکھا ہے بس پندرہ سال کے جو بچے ہوتے فون وغیرہ سے کاف اچھھی اچھی تعلیم کے کافی اچھی اچھی چیزیں سیکھ لیتے جو بڑوں کو کو بھی نہیں آ پاتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ فون کا کافی صحیح استعمال کیے جا رہے ہیں تعلیم وغیرہ پے فون ایک دم بیسٹ مانا گیا ہے کافی صحیح اپیوگ ہوتا ہے اب تو دیکھا جائے تو نئے نئے زمانے آ رہے تو نئی نئی چیزیں بھی آ رہی ہے تو جو یوٹیوب وغیرہ پر دیکھا جائے تو آرام سے سیکھنے کو مل جاتا ہے
سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے اور آج کل جو بچے ہو گئے لوگوں کے ولوگس بنا رہے یوٹیپ میں ان کو بھی اس چ اس چیز کے ذریعے وہ اتنے فیمس ہو رہے ہیں ان کو اتنا نام مل رہا ہے ان کو اتنے پیسے مل رہے ہیں ان ساری چیزوں سے مطلب ایک طرح سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی بھی ہیں اور ایک طرح سے دیکھی جائے تو یہ ساری چیزیں مطلب اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ ساری چیزیں بہت بری بھی ہے ہمارے جیون کے لیے
بالکل فون دیکھا جائے تو لوگ ہے اب سب کے دو پہلے تو ہوتا ہی اب اچھا ہے تو برا تو ہونا ہی ہونا ہی ہوگا زیادہ فون کا استعمال بھی کرنا اپنے صحت کے لیے بھی زیادہ نقصان ہے آنکھوں کو کافی نقصان پڑتا ہے زیادہ فون استعمال کرنے سے اب تو فراڈ وغیرہ کے کیس وغیرہ بھی اتنے آ گئے ہیں کہ فون وغیرہ میں کوئی بھی لنک وغیرہ آتا ہے تو ہمیں ترنت دبانی نہیں چاہیے مطلب پتا چلا کہ کھاتا وغیرہ ختم ہوگا اپنا بینک بیلنس سے سارے پیسے وغیرہ اڑ جاتے ہیں ایسے ایسے لنک وغیرہ ہے کوئی دیکھا جائے تو ڈیلیوری کے نام پے کوئی بولتا ہے اپنا او ٹی پی وغیرہ دے دو تو او ٹی پی وغیرہ لیتے ہی اپنا بینک بیلنس ترنت ادھر ہی خالی بھی ہو جاتا ہے تو یہ سب چیز کی ساؤدھانی رکھنی تاکہ ہم سب کی چیز کی جان کاری رکھیں گے تو کوئی ہمیں بیوقوف وغیرہ بھی نہیں بنا سکتا
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو ساری چیزوں کی جانکاری رکھ کر کریں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے
بالکل بالکل فروڈ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ان کے بھی الگ سے یوٹیوب وغیرہ پے بھی آ جاتا ہے کی یے سب نہ کرے کیونکی یے سب ساری چیزیں فراڈ وغیرہ تو یے سب چیزوں سے بچنا بچنا بھی اچھا ہی ہے اب تو فون وغیرہ کرو تو فون وغیرہ کرنے سے پہلے جو رنگ جاتی تو اس میں بھی ساؤدھنیاں بی بارا بتاتی رہے تی یے کی لنک وغیرہ آئے تو یے سب سے سرک آ بچ بچنا چاہیے کیونکی آگے جا کے بھوی اب دیکھا جائے تو آن لائن کا زمانہ تو فراڈ وغیرہ بھی اترے ہوتے ہی ہے تو یے سب چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہی ہے
ابھی ایک طرح سے دیکھیں تو ابھی ہماری سرکار ہمیں یے ساری چیزوں سے مطلب پہلے ہی ہمیں سترک کر دے رہی ہے کی ایسا کچھ نہ ہو ہمارے ساتھ پر اب جو لوگ ہیں یے صحیح چیزوں کو چھوڑ کر فیر بھی ایسا کرتے ہیں تو پھر تو وہ تو ان کی ہی غلطی ہوتی ہے کی وہ لوگ فیر بھی وہ چیزوں میں اپنی ہاتھ تک ڈال رہے ہیں کی ہاں ایسا ہم کریں
بالکل فونوں کے دوارا ٹی وی یو کے فونوں کے دوارا ٹیویوں کے دوارا بھی ہمیں سوچنا دی جاتی ہے کی لنک وغیرہ ہو فراڈ لنک وغیرہ وہاں پے ترنت دبایا نہ جائے تو یے سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے ہمیں جانکارییاں بھی ملتی ہے اور جو ویکتی کو جان کار نہیں ہوتا ہے نا ان کے ساتھ کبھی کبھی نا فراڈ ہو ہی جاتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے آج کل تو ایگزامس کو بھی لے کر مطلب آ پیپر وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے بھی آ آنسر شیٹ دیک کے مطلب صحیح نمبر وگر پہلے ہی اس میں بھی فراڈ کر دے رہے ہیں لوگ کی نہیں کے ذریعے سے بھی بول دے رہے ہیں لوگ کو آپ فیل ہو گئے ہیں آپ اتنے پیسے دے دیجے آپ پاس ہو جائیں گی ایسا وغیرہ ایسا بھی بہت کچھ ہو جا رہا ہے
تو یے سب بچنے کے لیے بھی یوٹیوب وغیرہ کا الگ سے ویڈیو وغیرہ بھی ہے کی ایسی چیزیں نہ کرے کی یے یے ہمیں بعد میں تکلیف دے بعد میں نقصا کرے چھوٹے بچ چوں کو بھی فون وغیرہ سے زیادہ ہی دور رکھنا چاہیے کیونکی چوٹے بچوں کو پتا نہیں رہتا تو ہوتا ہے کبھی کبھی لنک وغیرہ آتا ہے تو وہ دبا دیتے بعد میں ان کے ابو کے کھاتے سے چلا جاتا ہے پیسہ تو بعد میں ان کو یقین ہوتا ہے کی یے سب چیزوں سے بھی بچوں کو دور رکھنا چاہیے جتنا استعمال کرنا اتنا ہی زیادہ استعمال کریں زیادہ استعمال کرنا بھی اپنے شریر کے لیے بھی ہانیکارک ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے ہمیشہ فون ہی چلاتے رہتے بنا فون ہاتھ میں رکھے کھانا وغیرہ بھی نہیں کھاتے تو یے سب چیز کی سودھانی رکھنی چاہیے اپنے کو کی تاکہ بچے آگے جاکے بہویشہ میں کئی بچے دیکھا جائے تو گیم کے چکر میں اتنے خراب بھی ہو جاتے ہیں اتنے گیم جب ان کے دماغ میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے گیم ہی گھومتا رہتا ہے فون وغیرہ کے چکروں میں یہ سب چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے
ایک طرح سے ہم دیکھیں تو موبائل فون کا استعمال بہت اچھا بھی ہے اور مطلب اگر ہم بری چیزوں کے لیے استعمال کریں تو برا بھی ہے
بالکل صحیح تیاری ہے اس طرح ایسا کہ فون کا صحیح استعمال کرے اب کا فون اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ غلط جگہ پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھ کے تورن فون وغیرہ پہ تورنت بتائیں گے کی یے چیز غلط ہے کی صحیح تو فون وغیرہ بھی بتا دیتے یے چیز نہ کرے یے بعد میں آپ کو نقصان کرے گا نقصان وغیرہ ہوگا تو وہ بھی اچھا کی سب پہلے جانکاریاں وغیرہ دے دیتی ہے فون وغیرہ تو کافی اچھا ہے
ہم تو یہی کہیں گے سب اگر فون فون کا استعمال کر رہے ہیں تو اچھا اچھی چیزوں کے لیے ہی کریے ہمیشہ
بالکل اب تو تعلیم وغیرہ کے لیے فون کافی اچھا کئی نئی نئی چیزیں گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کے اب دیکھا جائے تو فون ہے تو ان کا سریے غلط استعمال کرنا تھا اپنے اپنے ہاتھ رہتا ہے صحیح جگہ استعمال کرینگے تو ہمارے لیے اچھا ہے غلط استعمال کریں گے تو نقصان ہی نقصان تو یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ چلیے آپ سے بارے میں بات کر کے بہت اچھا لگا
مجھے آپ سے بات کرکے کافی اچھا لگا
جی اللہ حافظ
اللہ حافظ